ہوں
ہیلو
ہاں ج جا آتیین
ہیلو
ہیلو سلام و ععلیکم
ہاں وعلیکم السلام کیسی ہوا
ہمم سام بڑیا
ہاں اور سب کہریت سے
ہ سب خیرییات ہے
کھانا پکا لیا آپ نے
نہیں ابھی بن ہی رہا ہے
اچھا جی نہیںشاء اللہ میں بیٹھی تھی میں نے سوچا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں تو سستا بازار لگا ہوا ہے تو آپ چلیں گی سستے بازار میں ساپنگ کرنی انشاء اللہ مجھے تو بہت ہی سکون ملتا ہے بازار میں شاپنگ کرنے سے بہت ہی سستا سستا سامان مل رہا ہے بازار میں چلیے تو آپ مجھے بتا دینا
ہاں بالکل ہے ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کو چلتا ہمارے س سچتا بازار میں
ہاں جی ویسے کیا کیا خرید کے لاؤ گی آپ ستے سستے بازار میں جی
کچن کا سامان کچھ کرتیاں وغیرہ ہوتا ہے ویسا کچھ لے آپ نے ہمارے منہ کی بات چھین لی آپ نے
ہاں جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا آپ کے منہ کی بات چھین لی میں نے
بھائی یہی سوچے ت میں کوئی ہمارے ساتھ چلتا
ہاں جی آپ نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا کہیں پارک وغیرہ میں نا بچوں کو بھی گھما لائیں گے ماشاء اللہ بچوں کو نا بہت زیادہ سکون ملے گا
بالکل ہم بھی اپنےے اور ہمارے انھی جان چلے گئے ا ہم سہ بازار جائیں گےدھر سے ہم پارک وغیرہ بھی جائیں گے
ہاں ماشاء اللہ بچوں کا بھی دل کوش کرنا ہے نا جب ہم یہ امی چان بچوں کا دل کوش نہیں کریں گے تو کون کرے گا بچوں کا دل کوش
ہاں اور چھٹیوں کا ٹائم بھی چل رہا ہے
کیا ہوا
ل کا ٹائ بھی بن رہا ہے
ہاں جی بالکل بالکل ان کا ٹائم ہے بچوں کا تو
بچوں کا بھی دل لگا رہے گا ہماری امی کا بھی دل لگا رہے گا کیونکہ دن بھر ہماری امی کچن میں ہی کام کرتی رہتی ہے ان کو ٹائم نہیں لگتا ہے جن کے بہانے وہ بھی باہر جائے گی
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا بچوں کے لیے کچھ کھلونے اور بچوں کے لیے کچھ اچھے اچھے کپڑے سستے بازار میں سے خرید لائیں گے تو بچوں کو بہت ہی مزہ آئے گا
بالکل وہاں پر مورتی وغیرہ بھی ل ل کے اا ہ کڑتی دتے سر کڑتییا وغیرہ کرتی کا سٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا
ہاں جی
اور میں نے کا ان مجھے گرم من ہے
ہاں جی بالکل صحی ب
م دیکھ ایساتے کہ میرا د نا سندر خ سر خوب سندر تو کرتییاں وغیرہ لگ جات ہیں وہاں پر
ہاں جی بالکل صحیح بولا آپ نے میرے دل کی بات چھین لی آپ نے ماشاء اللہ اور جیسے کہ اپن آن لائن جیسے کہ میشو وغیرہ سے منگاتے ہیں نا ماشاء اللہ کپڑے کوئی بھی کپڑے منگاؤ تو بھائی مجھے تو پسند نہیں آتے مجھے تو جتنا بازار سے خریدتے ہیں نا وہ بہت ہی شاندار کپڑا نکلتا ہے ہیلو
ہلو ہاں ہم بھی کبھی کبھی ہم بھی کبھی کبھی آن لائن شاپنگ وغیرہ کر وہاں پہ بھی کبھی کبھی اتنی خوبصورت چیزیں آ جاتی جیسے ہمارا دل ہی لگ جاتا ہے ہم نہ لے تو ہم کو وہاں سے بیھ چینی ہوجاتی اندر سے
ہاں میں بتاؤں آپ کو ماشاء اللہ جیسے کہ آن لائن شاپنگ میں اپن دیکھتے ہیں نا دکھتا کچھ اور ہے جب منگاتے گھر آ جاتا ہے وہ ہمارے تو وہ اوریجنل دیکھنے میں کچھ اور ہی لگتا ہے
ہاں
مجھے نہیں مزہ آتا ہاں
ایک بار ہم نے بھی منگایا تھا ہم نے ایک کرتا دیکھا تھا وہ ہمیں کرتا اتنا پسند آیا کہ جیسا ہمارا دل چھوڑو ہم نے وہ کررتی آڈر کرنے کا چاہ رہے تھ جیسے ہی آڈر کیا دیکھا کچھ اور اور دیکھا کچھ اور آ میرا دل ٹوٹ گیا وہیں پر
ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح بولا ایسے ہی میں نے بھی دو تین کرتیاں منگائی تھی تو دیکھنے میں کچھ الگ لگ رہی تھی وہ جب میں نے منگائی تھی نا ان کا کپڑا بھی کچھ الگ تھا ڈیزائن بھی کچھ لگائی تھی پھر نہ میں نے وہ ریٹرن کر دی ہیلو ہیلو
آواز آ رہی
جی ہیلو
آواز آ رہی ہے
ہاں اب آ رہی ہے لیکن جب کبھی آپ کی آواز بالکل غائب ہو جاتی ہے
پرابلم ہو جاتا ہے
ہاں جی ہمارے یہاں پہ کیا ہے بس کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے لائٹ وغیرہ بھی گئی بس بارش ہو جائے جب یہ ہے
ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی کچھ منگواتے ہیں کچھ اور یا کبھی کبھی کچھ اور آ جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا تو مجھے تو اس سے اچھا نا آن لائن شاپنگ سے اچھا تو مجھے آف لائن شاپنگ بہت ہی پسند آتی ہے
بالکل اور ہ کب ہ کبھی کبھی آن لائن شاپنگ بھی کر لیتے ہیں باقی ہمارے امی کو ٹائم نہیں ملتا باہر لے کے جانے کے لی تو کہتی ہے کبھی کبھی آن لائن شاپنگ نہیں کر لو تو ہمیں کبھی کبھی آن لائن شاپنگ کر ل
ہاں آن لائن شاپنگ ویسے تو صحیح بھی ہے گھر بیٹھے سب کچھ آ جاتا ہے پر ہاں غلط بھی ہے
ہاں کبھی کبھی چیزیں اچھی بھی آ جاتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح بولا آپ نے ماشاء اللہ اور سنائیے گا اور سب خیریت جی آپ کے یہاں پہ ہے
خری تو سب کی خیریت ہے آپ بتائیے کھانا وانا ہو گیا
ہاں کھانا تو پکا لیا امی جان نے
ہماری امی نے بھی کھانا بنا دیا ہے
اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کیا پکیا آپ کی امی جاننی ہیں آج
آج بریانی بنایا
اچھا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مجھے بھی بریانی بہت ہی زیادہ پسند ہے م دل کو سکون ملتا ہے بریانی کھا کے کوئی سی بھی بریانی کھلا دو مجھے چکن بریانی کوئی سی بھی ہو لیکن آئے تو کٹل کی بریانی پکائی تھی میری امی جان نے
ہمارے یہاں ہار شنیوار کو بریانی بنتی ہی بنتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح بولا جی آپ نے
شنیوار کے دن ہمارے گھر پر دعوت جیسا ہو جائے چے
اچھا تو بت آپ کے یہاں پہ
ہاں ہم وال تو ایسن ہوتا ہے کہ ہماری امی پاس طرح طرح سے کھانا بناتے اپنے سے ک دن دعوت ہی ہے
اچھا ماشاء اللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں پہ دعوت ہے گرمی میں تو ویسے بھی رکھنی چاہیے دعوت تو ایک یا دو دو بات ہو
بالکال آاں گ
ہیلو اور تو بس اور تو سب خیریت سے ہے ہمارے یہاں پہ بارش بھی آ گئی بات کرتے کرتے بارش اور آندھی
بریا پر پتہ نہیں صب بارش آئی ہے تھی ہم کو بھی یہ گرم ا ٹھنڈی پنتا رات م نے
ہاں ہمیں تو رح ڈیلی ملتی ہے ہمارے یہاں پہ تو آٹھ دن سے ڈیلی بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور لائٹ بھی نہیں آتی ہے یار اتنا برا لگتا ہے ہمیں چوبیس یا چھتیس گھنٹوں تک لائٹ بھی نہیں آتی ہے
بالکل ہمارے یہاں پہ لائٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کتنے بھی بارش وغیرہ لائٹ مل جاتی ہے اور خال ہے
تھا ہاں کیا ہوا
چاہیے
ہاں تو بس ٹھیک سب خیریت سے ہے ج جتنا ہو سکے نا اتنی جلدی ہی ٹائم نکال کے چلیں گے شاپنگ کرنے کے لیے سستا بازار لگا ہوا ہے چلیں گے نا آف لائن مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے
بالکل اور سنڈے کے دن چلتے ہیں ان ہ
بچوں کو بھی ساتھ میں لے چلیں گے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے
ہمیں کچھ کچن کا سامان اور کھلونے وغیرہ لینا چاہتے ہیں
ہاں جی بالکل لے کے آئیے گا بہت ہی سستے بازار میں لے جاؤں گی آپ کو بہت ہی خوبصورت چیزیں ملیں گی جی آپ کو
ہاں بس میں اتنے پورا آتے جیسے لگتا ہے کہ دل چھوٹ جائے نہیں لیتے تو الگ ہی دل چیاری ہو جاتی ہے ہم کو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا آپ ن اپنی امی جان کو اپنے سوور کو بھی لے چلنا ہے ہم گ ہیلو ہاں اپنی امی جان کو اور اپنے سور کو بھی لے چلنا سستی بازار میں صاف جائیں گے نا تو اچھا بھی لگے گا اور ویسے بھی بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا تو بچے بہت ہی زیادہ پریشان کر لیتے ہیں تو ایک دون کو سنبھالنے کے لیے بھی تو چاہیے نا
ہاں سنڈ کرن چلتے ہے تو سا کرتے ہے
ہاں جی بالکل ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح بولا اسی دن چلتے ہیں چلو ٹھیک ہے مجھے آپ سے باتیں کر کے بہت ہی مزہ آیا بہت ہی اچھا لگا
میں نے آپ کی بات کر بھی بہت سکون ملا لیکن ہ ا